ہیلو السلام علیکم السلام ورحمۃ اللہ و برکاتہ اور جناب سنائیے خیریت سے ہو
ہاں سب خیریت ہے آپ خیریت ہو
الحمد للہ ہم بھی خیریت سے ہے اور آپ کے آپ کے والدین خیریت سے ہے
اور بسم اللہ ہو گیا
ماشاء اللہ ناشتہ وغیرہ ہو گیا آپ کا ناشتہ ہو گیا
ہاں ہو گیا چلہ ناشتہ وغیرہ سب کچھ ہو گیا آرام سے پ رہے ہے اور اور سنائیے اور بیگم صاحبہ کیسی ہیں آپ کی
وہاں پر موسم کا کم مزاج ہے آپ کے وہاں پر جناب
بازار ہمارے یہاں تو موسم ٹھنڈا ہو رہا ہے بہت اچھا ہو رہا ہے پرکتی اپنا ردر رو اپنی دکھا رہی ہے اب تو بڑھیا چل رہا ہے سب کچھ اچھا ہی ہے بارش بھی ہو رہی ہے
الحمد للہ ماشاء اللہ ہمارے یہاں بھی الحمد للہ اللہ کے فضل و کرم سے موسم بہت ٹھنڈا ہے ہوا چل رہی ہے ٹھنڈی ٹھنڈی اور
موسم ٹھنڈا ہے کچھ دن پہلے تو اتنی گرمی تھی بھائی جان کیا ہوا رہنے پر رہنا بھی مشکل ہو رہا تھا پر اب تو صحیح ہے کم صحیح ہو رہا ہے ٹھنڈا ونڈا ہو رہا ہے بارش ہو رہی ہے پیڑ پودے بھی ہرے بھرے ہو رہے ہیں پہاڑ وغیرہ ہمارے ادھر توو بھی ہے بھرے ہو رہے پشو وغیرہ ہے جنگلی جانور ہیں وہ بھی لگن کلو ہو
صحیح فرمایا آپ نے بالکل صحیح فرمایا ہ ہ
تو آپ کے ادھر بارش وغیرہ کیسی ہو رہی ہے
صحیح فرمایا جناب آپ نے بالکل صحیح فرمایا یہ اور کھانا وغیرہ فارغ ہو گئے کھانے سے
ٹھیک کیسے آپ ایسے بات کر رہے ہو آواز سھیک صحیح نہیں آ رہی
آواز نہیں آ رہی میری
ہاں اب آ رہی ہے اپ کچھ بجی سے لگ رہے تھے میرے کو فون س آارا ہے آپ کے پاس
ارے وہ کیا بھیا کالنگ کسی کا کال آ رہا تھا کال آ رہا تھا اس چکر میں کیا
آپ کے کال کو میوٹ کر د تو کوئی دقت نہیں ہے وہ تو آ رہی ہے آ رہی ہے بھائی جان آ رہی ہے
اور کھانا لیٹ کھاتے ہو آپ
ہاں بھائی جان بسم اللہ تو لیٹ ہی ہو تو چلتا ہے ہمارا تو
جی جی الحمد للہ چلو ٹھیک ہے دیکھیے بھائی جان کیا بتایا ہمیں کھانا جو ہے نا ٹائم پر کھانا
دلو بھائی جان موسم کو لے کر کے آپ کی کیاہ رائے ہو رہی ہے چل رہی ہے اس ٹائم پرکتی کو لے کر کے
جی جی
ایسا ہے بھائی جان لوگ وغیرہ جی
ہاں فرمائیے فرمائیے آپ
یہ کہ لوگ وغیرہ پیڑ پودے کو کاٹنے لگے ہیں ان سے پردوشن ہو رہا ہے بارش کم ہو رہی ہے اور سواستھ موسم مطلب گیس وغیرہ کاربن ڈائیکسائڈ ہے اور جن کا سکرم بھر رہا ہے کی پیڑ پودے ہوں گے نہیں تو کرنڈا ایک سائڈ لپ کیسے کیکہ پڑ پودے کر ایک سائڈ گایا کرتے ہیںو ا
ماشاء اللہ
ہاں ہاں تو اس سے کیا ہے کہ لوگ وغیرہ کو پریشانی نہیں ہوتی ہے پرابلم نہیں ہوتی ہے پیڑ پودے میں تو برسات بھی اچھی ہوگئی برسات بھیئی اچھی ہوئی تو
ا ہ
برسات بھی اچھی ہوگی تو پانی جل اس طرحیحے گا
ہ دیکھیے جناب یہ پانی اگر آپ پیڑ پودے نہیں کاٹو گے کیا ہوتا ہے لوگ باغ جو ہے چند پیس سے چند پیسوں کی بچت کرنے کے چکر میں گیس کی بچت کرنے کے چکر میں جو ہے گیلے پیڑوں کو کاٹ دیتے ہیں گیلے پیڑوں کو کاٹ کر اس کو سکھاتے ہیں پ جو ہے اس کو چولہا جلانے کے استعمال کر لیتے ہیں لکڑی جلانے میں تو دیکھیے
جی جی صحیح فرمایا آپ نے جی
تو دیکھیے غلط ہے جناب یہ یہ اگر دیکھیے آپ جو ہے اگر مان لو کہ پیڑ سوکھ گیا ہو اس اس کا تنا مطلب سوکھ آپ کو لگ رہا ہے کہ اس کی جڑیں بالکل ختم ہو گئی ہے نٹ ہو گئی ہو تو آپ کو لگتا ہے وہ اب بڑھ نہیں سکتا ہرا بھرا نہیں ہو سکتا تو آپ اس کو کاٹ سکتے ہو لیکن اس کو کاٹنے کی جگہ آپ جو ہے پانچ پودے لگائے ماشاء اللہ جو ہے ہمیں جو ہے شھ وایو شھ ہوا ملے گی اور پیڑ پودے کی کوئی کمی نہیں آئے گی
جی اب ایسا آئے کہ لوگ وغیرہ کیا آئے گی وہاں جنگل ہے جنگل کو کاٹ دیتے وہ جنگل کو کاٹ کے وہاں فری لگا دیتے ہیں فیکٹریوں سے بس فیکٹری میں سے بس نکلے گی دھواں نکلے گا بسلا اور
صحی فرمایا بالکل صحی فرمایا
ہاں جی اور پانی گندہ پانی نکلے گا تو اس سے
تیس نمبر پہ
گندا پانی نکلے گا تو اس سے پ ندیوں میں جائے گا ندیوں سے جلی جیو ہے وہ بھی ختم لط سونے کے کگار پر ہو رہے ہیں کچی بھی تو لپت ہو چکے ہیں
آ گیا ٹاس آ گیا نا وہ سائڈ نے بتایا نمبر خترہ والے پہ آ گیا
پ پ ہاں ہاں بھائی جان ب پیڑ پودے نہیں رہے ہمیں تو
جی جی
بارش نہیں ہوگی بارش نہیں ہوگی تو وہ جو پڑتا ہے وہ بھی چرد ہو رہا ہے اس میں
بے شک بے شک صح فرمایاپ
ہاں جو ا ج پرا کرنے آ رہا ہے پرتھوی پر آ رہی ہیں
جی جی صحیح فرمایا بالکل صحیح فرمایا جناب کیا ہے ہمارے جو ہے گاؤں کے اندر تو چلو الحمد للہ اللہ کا شکر ہے پیڑ پودوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے لیکن آپ جناب دیکھیے فہر کے اندر جو ہے
سر کے مر تو
تعداد بہت کم ملتی ہے دیکھنے کو پیڑ پودے کی اور دیکھیے لوگ باغ سدھ ہا لینے کے لیے اور شدھ و شدھ واو پر مطلب جو پردوشن وغیرہ جو ہے وہ زیادہ رہتا ہے سدوا لینے کے لیے لوگ باغ جو ہے گارڈن پارک میں گھومنے کے لیے جاتا ہیں صبح تو دیکھیے جناب جو لوگ باگ صبح گھومنے کے لیے جاتے ہیں تو دیکھیے ہم تو یہ کہتے ہیں اگر مانو کہ شہر میں جس کا جس کا پرسنل مکان ہے سپوز کرو آپ جس کے پ پرسنل مکان ہے تو الحمد للہ وہ گھر کے باہر دائیں اور بائیں تو طرف دو پوہڑ لگا دیجے الحمد للہ آپ کو پارک میں جے کی ضرورت نہیں پڑ پڑ گی اور پرماننٹ آ کو سدھ ہوا ملتی رہے گی
جی تو لوگ وغیرہ کیا آئے گے وہاں ایسا کرتے نہیں ہیں سوچتے ہیں پیڑوں سے گندگی ہوگی یہ ہوگا وہ ہوگا
بے شک صحیح فرمایا آپ نے بالکل
وہاں پارک میں چلےائیںے پورے اپنے گھر میں ویوستھا کریں گے چھوٹی چھوٹے اب تو ایسے پیڑ لگ رہے ہیں گا وہاں گھر گر پر بھی ہریالی ہو سکتی ہے بونرچ رسرچ بھی ہیں بوہنے پڑ پیڑ پودے بھی ہیں
بےشک
ہاں پر لوگ وغیرہ کیا ہے کہ لگاتے نہیں
بے شک بے شک جی دیکھیے شہر کے لوگ ہیں نا شہر کے لوگ بیج زیادہ رہتے ہیں کام اتنا ویسٹ رہتے ہیں کہ آپ جانتے ہو شہر کے لوگ جو ہے پڑوسی اس سے مطلب پاس کے پاس میں اگر پڑوسی ہے نا تو اس سے بولنا بھی پسند نہیں کرتے پیر کے لوگ اتنے وچ رہتے ہیں کام کرنا ہے کھانا ہے اپنے پریوار کو دیکھنا ہے بس آلتو پالت کسی سے کوئیے ایے ایسے تھوڑی دنیا داری چلتی ہے بھائی اگر مانو کہ کل کو آپ وہاں رہے رہے ہو تو آپ کو مان ل آپ کام کرنے چل گئے آپ کی فیملی بچے گھر پر ہے تو دیکھیے اگر آپ پڑوسی سے بول چال رکھو گے ویوہار رکھو ہو گئے تو الحمد للہ مصیبت میں پڑوسی ہی کام آتے ہیں رشتے دار بعد میں آتے ہیں کائی کو کل توی تو اگر خراب ہو جاتی ہیں تو رشتہ دار اقتدار تو بہت ٹائم لگا دیتے ہیں انے میں ٹائم لگتا ہے ان کو آنے میں اور پڑوسی سنبھالتے ہیں پڑوسی بے شک صحی فرمایا آپ نے تو دیکھیے پڑوسی است میں سمپرک رکھنا ضروری ہے
جی
دیکھیے کل کو اگر ہم ان کے لیے تیار رہیں گے
جی جی بالکل فرمایا آپ نے صحیح فرمایا لوگ وغیرہ کیا ہے کہ یہ سوچتے نہیں ہیں
جی
کتنی پچھلی کا جنم کا بیر ہے ان کا
جی
ہاں
صحیح فرمایا آپ نے دیکھی لوگ باگ جو ہے ایک دو اس طرح کی پریشانی کو نہیں دییکھتے صرف لوگ وقت یہی سوچتے ہیں کہ ہمارا کام
فون کرے گا
بے شک بے شک صحیح فرمایا بالکل دیکھیے ایک دوسرے کی پریشانی اگر آپ سمجھو گے تو الحمد للہ ہماری ہر پریشانیاں دور ہو جائیں گی اگر ہم ایک دوسرے کو بھی پر نہیں سجھیں گے تو دیکھیے پھر ہماری پریشانیاں کوئی دوسرا کیوں سمجھےگا جب آپ اس کی پریشانی کو نہیں سمجھو گے تو وہ آپ کی پریشانی کیسے سمجھے گا تو دیکھیے اگر دیکھیے اگر آپ اس کی پریشانی سمجھو گے الحمد للہ تو دیکھیے آپ کو بھی خوشی ہوگی اور اس کو بھی خوشی ہوگی کیونکہ اس کو بھی یہ موقع ملے گا کہ یار کل کو کوئی پتا نہیں میرے ساتھ میں کوئی پریشانی آ جائے تو تو یہ ہمارا ساتھ دیں گے تو دیکھیے وہ بھی اور ہمت بن جاتی ان کی ان کی ہمت بن جاتی ایک طرح سے اگر وہ کسی کی ہیلپ کرتے ہیں پڑوسی کی ہیلپ کرتے ہیں تو ان کی بھی ہمت بناتی ہے ہم بھی کل کو کوئی پریشانی میں آ گیا تو وہ بھی ہمارا ساتھ دیں گے
جی اور بیگم صاحبہ کیسی ہیں آپ کی
جی تو دیکھیے یہ ہے پیڑ پودے لگانا تو دیکھیے ہمارے لیے بہت ضروری ہے ماشاء اللہ پیڑ پودے اگر لگائیں گے ہم تو دیکھیے ہمیں سدھ وایو سدھ ہوا ملے گی اور جو وایو پردوشن جو ہوتا ہے وہ وایو پردوشن ہونے سے ہم جو روک روک سکتے ہیں زیادہ تو پورا تو ہم روک نہیں سکتے ہیں لیکن یہ
ہاں کچھ تو کم کم کر سکتے ہیں آپ لوگ میں اب جاگرک ہو گیا اب میں کسی اور کو کروں گا وہ کسی اور کو کرے گا
بے شک
ایسا ہے کہ جب جب سبھی لوگ جاگروک ہو جائیں گے تو کچھ تو پربھؤ پڑے گا نا
یہی بات ہے وہ جناب کہ ہم جو ہے ایک دوسرے کو سمجھیںے اور پیڑ پودے لگائے اور جو پیڑ پودے کاٹ ہیں تو اسے سمھائے اچھی طرح سے سمجھائے کہ بھائی پیڑ پودے کاٹنے سے ہم اپنے اپنے کو اپنے کو ختم کر رہے ہیں ہم اگر پیڑ پودے نہیں ہوں گے تو تو ہم جی کر کیا کریں گے ہمیں سانس لینے میں دقت آئے گی کٹھنائیا آئے گی آج کل جو لوگ باغ ہو ہاسپٹلوں میں جاتے ہیں کسی کو سانس لینے میں دقت آتی ہے کسی کو دھما کی بیماری ہوتی ہے تو سب کن یہی ہے کیونکہ پیڑ پودے ولپت ہوتے جا رہے ہیں
اچھا فرمایا اپ نے پیڑ پودے ہیں تو ہم بھی سرکھشت بچے ہیں پیڑ پودے بھی رہ گے تو ہم سرکھشت کیسے رہو گے
بے شک بے شک صحیح فرمایا آپ بالکل اگر پیڑ پودے
اور کچھ پیڑ تو ایسے ہیں ایسا جیسے کہ نیو گلو ہے اشوگندھا ہے تلسی ہے پیپل ہے برگد ہے یہ پیڑ تو ایسے ہیں ب زدہ آکسیجن دیتے رہتے ہیں
ماشاء اللہ الحمد للہ
ہاں لوگ وغیرہ کیا ہے کہ ان پیڑوں کو تو جد جلدی کاٹ دیتے ہیں پیپل کا پیڑ ہے جی تو بڑا پیڑ آ گیا ہے رستے میں گھر بن رہا ہے کچھ بن رہا ہے رستے میں آ گیا کارڈ دو م یہ نہیں پتا ہے کہ ایک پیپل کا پیڑ کتنی
صحی فرمایا اچھا دیکھیے پیڑ پودے ہمیں پیڑ پودے ہمیں و
کیا آئے پچ پچھی بھوکے نہیں رہتے ہیں وہاں سے وہ پھل وغیرہ لگتے ہیں چھوٹے موٹے وہ پچھی بھی اپنا گزارا کر لیتے یہ کووگ وغیرہ کہئے گ ایسے پڑ کو برد کا پڑ ہے کتنے بچی رہتے ہیں کتنی ٹنڈی ہےوارت
جی جی جی جی دیکھیے ہمیں وایو مطلب ہوا کے ساتھ میں پھل بھی ملتا ہے چھائیاں بھی ملتی ہے ماشاء اللہ الحمد للہ
جی جی جی اور
چلو جناب آپ سے چلو جناب آپ نے جو ہے پیڑ پودے وہ جو ہے ہمیں وایو پردوشن کے روکنے کے اپائے بتائے ماشاء اللہ بہت اچھا لگا آپ سے ہمیں بہت اچھی اچھی باتیں ملی سیکھنے کو
جی ہمیں بھی بہت اچھی بات ہے ملی آپ سے سیکھنے کے لیے ماشا اللہ بہت اچھا ہی ہے
الحمد للہ آپ سے پھر ہماری ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
وعلیکم السلام رحمۃہ
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ و ببرکاتہ اللہ حافظ